یس
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ ورکاتہ
جی آ
جی بالکل خیرییت سے ہم بہت الحمد اللہ ٹھیک ہے
جی جی اللہ کا شکر ہے جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فٹنیس کہ ہمیں فٹ رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی باڈی کو فٹ رکھنا چاہیے مینٹلی فزیکلی دونوں اگر ہم فٹ رہیں گے تو ہماری مینٹل ہیلتھ بہ اچھی رہے گی اور ہماری فزیکل ہیلت بہ اچھی رہےی ہماری محفوظ رہیں گے اور جیسے ہم لوگ فٹ دوڑتے ہیں اور مطلب ہمیں رننگ کرنی چاہیے کرنی چاہیے ہمیں نے پہلی کو بہت اچھا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا پیٹ باہر نہ آئے اور ہمیں اپنے فٹ
لیکن اس میں بہت محنت لگتی اور وہ ہر انسان کو کرنا چاہیے اس چیز میں کاہلی بالکل نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہیں جیسے کہ سونے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں صبح ا اٹھنے کا من نہیں ہوتا ہے اسکولوں میں چھٹی ہو گئی ہے تو پڑے سو رہے ہیں تو اس لیے ان کو چاہیے کہ صبح اٹ کے جلدی فرض کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد مارننگ واک پہ جائیں کچھ ایکسرسائز کریں یہ بہت ضروری ت چیز ہے نماز کی بات نہیں رکھنی چاہیے اس کے بعد جائ مارگ وک پر ہاں باقی رات کوھ جلدی سو جائیں
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور انسان کو جو ہے اپنی باڈی کو تندرست رکھنا چاہیے اور جب بھی کوئی ایوکیشن آ جائے تو اس کو کاہلی نہیں کرنی چاہیے
جی اور کھانے پینے پہ بہت دھیان دینا چاہیے باہر کہ کوئی فاس فوڈ جیسے پیزا برگر اوریو شیک اور یہ سب تو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے گھر کا کھانا ہیلدی کھانا ہوتا ہے اس کو کھانا چاہیے اور باقی باہر کی چیزیں جیسے موموز ہیں یہ ہے وہ ہے اس کو تو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے خاص طر ان لوگوں کو جو بہت زیادہ ہیلدی ہے جن کا تمی نکلا ہوا ہے اور جو ہے کم ہیں اور اوور لوڈ ہو رہے ہیں ہیں ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ دھیان دینا چی ہے
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور مطلب بہت سارے لوگ ابھی ایسے اہم بچے ہیں جنوں جن کی ابھی ایج بھی کچھ نہیں ہے اور ان کا بھییٹ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ اسی سے ایسے ہی ہوتا ہے بے احتیاطی سے ہم یاد کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کبھی وش نہیں چھوڑ جائے تو اس کو مطلب برابر کرنا چاہیے مان لیج جے گا بھی اپ اور گلی باہر جا کر تو دوسرے دن یا ایسا کریں کہ کھانا نہ کھائیں یا پھر رننگ وغیرہ کر کے جو ہے کو مطلبڈ
جی جی یہ تو کرنا ہی چاہیے لیکن زیادہ تر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کھ ہی نہا کیوںکہ جو جو ہے فٹ ہے وہ کبھی کبھار کھا لیتا اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے لیکن جو زیادہ ہے اور لوڈ اس کو تو بہت ہی احت یاد کرنی چاہیے باہر کی نہ کوئی چیز کھانی چاہیے نہ یہ سب سب کچھ اائڈ اگر اس کو اپنی صحت کی فکر ہے تو جس کو نہیں ہے وہ ک وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کھائے گا پیے گا وہ کہے گا کچھ بھی ہو ہم کو کھانے پینے کا شوق ہے لیکن جس کو اپنی صحت کی پرواہ ہے وہ ایسا ہردت نہیں کرے گا
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں ہونا چاہتے لیکن وہ ب نہیں لگ پات م دون کچھ آ ن ہاںاں
جی یہ تو خود پہ کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ہمت اور طاقت چاہیے جو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے
آپ صحیح کری ف میں اور یہ بچے ہوتے ہیں جوب موٹے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ہے تو وہ بچے ہی ابھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے چاکلیٹ وغیرہ کھانے کا ان کا بہت من کرتا تھاے
ہاں تو یہ ہے من کرتا ہے ہر چیز کا من کرتا ہے لیکن بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ چاکلیٹ کھانے سے جو ناس سمجھ بچے ہوتے ہیں وہ تو نہ ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن جو سولہ سترہ سال کے بچے بے ہو جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کو پت ہوتا ہے کہ ہم میری ہیلتھ کے لیے کون سی چیز خراب ہے اور کیا صحیح ہے ان کو دانت میں پرابلم ہو جاتی ہے دانت میں کیڑے ہو جاتے ہیں درد شرو ہو جاتی ہے اور میٹھا کھانے سے بہت ساری دقتیں شروع ہو جاتی ہیں وقت رہتا اگر انسان نہیں سنبھلتا ہے تو اس کے بعد ہات سے بر نکل جاتی ہے تو بہت زیادہ دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں لہذا اس کو ہر حال میں سوچنا چاہیے کہ ہم میرے لیے اپنی صحت بہت ضروری ہے
جی آپ نے صحیح فرمایا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور انسان سے غلطی ہو ہی جاتی
وہ وہ ایک بار غلط ہوتی ہے دو بار غلط ہوتی ہے جو بار بار روز روز وہی غلط کرے اس کی غلط نہیں اس کو بےقوفی کہتے ہیں اس کو اپنی زندگی ی سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے وہ سوچ ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا باقی کھائے رہو
اا
کون کر د ہے کیا
ااچھا
اور دیکھیے ہم بہت سے لوگ جو ہیں تو ان لوگوں کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر الٹے پر نہیں اتی
ہاں سب سے بہت بڑی بات یہی ہے جو ماڈل لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ اور لوڈ ہو جاتے ہیں ایج ان کی کم ہوتی ہے ان میں کئی ساری دقتیں ہو جاتی ہوں لیٹتے ہیں تو ان کو اٹھنے کا عمل نہیں کرتا ہے اور وہ کو ہر کام میں پیچھے ہوتے ہے وہ اگر ان سے کہچ سیڑیاں چڑھ جائیں تو ان کو دس بار سوچنا پڑتا ہے مجھے دقت ہوگی پھر اگر ان سے کوئی کام کر دو تو ان کو گرمی لگتی ان کو باہر جانے میں آلس ہوتا ہے کل ملا کے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے موٹاپا بہت خراب چیز ہے لہذا وقت رہتے ہوئے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے باقی سمجھنا نہ سمجھنا تو انسان کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے
جی آپ صحیح فرمایا اور اور ہم لوگوں کو فٹ رہنا چاہیے ہم لوگ فٹ رہینگے منتقلی تو ہمارا مند جو ہے وہ اچھے سے ورک کریگا اور ہماری میموری بہت اچھے سے ورک کریگا اور اللہ تعالی نے ابی ہم لوگوں کو کم کھانے کا وہ کراج کھانے کے لیے جب بھی ملتا ہے نبی سللاللہو علیہ وسلم ہمیں ہیں میں اب کبھی بھر پیٹ کھانا بھی کہونگا میں جب بھی کہونگا آدھا پیٹ کہونگا مطلب پیٹ میں جگہ بچا کے رکھیے اپنے فرمایا کھانے میں تین حصے کاری ایک ایک میں تین سے کروں ایک سانس لینے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے پ لو ختنا پتی رہ ف بلے تو
ہ جی
کرنا چے بیماریاں آتی ہیں جا ہے
کھانا بہت اچھی چیز نہیں ہوتی بہت زیادہ کھانے والے ہمیشہ بیماری رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور لہذا اس کا پرہیز کرنا چاہیے اور بہت کم مختصر سے جتنی بھوک ہو اسے کمی ہی کھانا چاہیے ٹائم سے کھانا چاہیے سونے سے سے دو دو تین گھنٹہ پہلے کھانا کھا لینا جیے اور رات دیر سے کھانے کو پرووائڈ کرنا چاہیے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور اگر مطلب ہم لوگ دین کی جہ چلیں تو عشا کے فورا بعد ہم لوگ کو کھانے کادر س ہو جانا چاہیے پھر قل میں اٹھنا چاہیے سجر کی نماز پڑھ کر اور نا چاہیے کرنی چاہیے اور ہمارے جو روزانہ کے کام ہوتے ہیں اس کو کرنا چاہیے اور
جی ہ جی جی اللہ کا شکر ہے سب سے ج دیکھو بات کتنے کاتے ہیں
جی اور بتائیے کیسے
ج آ نیچے سال ہے جی ارلا کا شکر ہے اور بتائے ہلو ہیلو
اور یہ ہے کہ
نہیں نہیں نہیں تو نہیں
م فٹ بال وغیرہ میں ف فتا ہے ایسا نہ ہو کہ اگر امر پڑی ہو تو بانی م شام
ہمم جی لہذا اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اس کو جو ہے ٹائم ٹائم سے ہر ایک چیز کرنا چاہیے اور لوور بالکل نہیں ہونا چاہیے
جی جی اور اور آپ بتائیے کہ کرنس کے بارے میں کیسے دملہ ہوا جائے کیسے کیا کیا جائے
ہمم جی جی پھر سے بولیے ہیلو جی آواز نہیںرفی سے بول رہی
ہمم اور بتائیے کیسے دبلا ہوا تھا
جی دبل ہونے کے لیے بس یہی ہے کہ اپنے ڈیلی روٹین کو صحیح کرنا چاہیے ٹائم سے ناشتہ کھانا باہر کی چیزیں بالکل بند اور فاسٹ فوڈ تو بالکل نہیں اور موموز اور یہ سب بالکل اوائڈ کرنا چاہیے گھر کا ہیلدی کھانا کھائیے اسی تھوڑا تھوڑا کریں گے جب تھوڑا تھوڑا کر کے تبھی کچھ ہو پائے گا ایک دم سے کچھ نہیں ہونا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے